السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت سے ہو
ج الحمد للہ اللہ کا ش کرے گیری جنا آپ بتاؤ سب کیریئر سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خریست ہے اور آپ کے گھر میں سب خیریست ہے
جی الحمد اللہ اللہ فکر کی سیت سے ہیں
اور آپ کا چائے ناشتہ ہو گیا
نہیںنابانی
آپ کی آواز جو ہے بہت سلو آ رہی ہے
جی نہیں ہوا ابھی ناشتہ ہمارا لیٹ ہوگا تھوڑا لیٹ بنتا ہے ہمارے اس مز سے تھوڑا لیٹ ہوتا ہے آپ
اچھا اچھا آپ لیٹ ناشتہ کرتے ہو بالکل چلو ایکسرسائز زم وغیرہ جو ہے وہ نماز پڑھتا الحمد للہ بہت بہت
جی جی کی وہئی تو نہیں صبح صبح اپ جو چھت پہ ایکسرسائز کرتے ہیں ن تو وہ بھی صحیح ہے صبح صبح کے صبح کے ٹائم اچھا جو مطلب اپنا جو شریر ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس سے جو اپن کو مطلب جو آلس والالس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح ضرور دیکھیے ایک سو سائز اور کرنا تو ہمارے لیے شہریر کے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے ہماری باڈی ماشاء اللہ بہت اچھی رہتی ہے اس سے
ب شاک ب شک وہی تو ایکسرسائز تو کرنا ضروری ہے
جی
ہاں دوسرے کو بول دوسری کر
سائز تو ہمارے لیے بےحد اہم ہے دیکھیے جو لوگ باغ جو ہے اگر جیسے کہ ایک اپنا وزن کم کرنے کے لیے جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی گھومنے کے لیے جاتے ہیں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کلو میٹر تا تو الحمد للہ یہ ضروری ہے تو دیکھ اسھیے گھومنا بھی ضروری ہے صبح کا گھومنا ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے فضل کی نماز پڑھ کر آپ گھوم لوں ایکسرسائز وغیرہ کرو الحمد للہ آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور آپ کا دن جو ہے اچھے سے نکلے گا
اور اچھا جو مطلب واتاورن ہوتا ہے آکسیجن بھی اچھی ملتی رہتی ہے جو صبح کے ٹائم نا جو آکسیجن ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اور جو مطلب پردوشن نہیں ہوتا صبح صبح کے ٹائم جو وہن وہ نہیں تا تھا دن میں تو کیا ہے واہن چلتے اس وجہ سے جو پردوشن ہو جاتا ہے اور جو آکسیجن بھی صحیح نہیں ملتا بن کوو جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے ہوتا ہے جس بڑا شہر جیسے دلی ہے تو دلی کے اندر اتنا پردوشن ہوتا بہت زیادہ وہاں چہن سے سانس نہیں لے سکتے آ
بالکل صحیح فرمایا صبح کا جو وایو وہ جو آکسیجن ملتی ہے صبح کی ماشاء اللہ الحمد للہ لاجواب رہتی ہے وہ آکسیجن وہ ہوا خود ہوا ماشاء اللہ مزہ آتا ہے ہمارے جو کہ اس پ وایو پردوشن جو ہو ہوتا ہے وہ بھی کم رہتا ہے صبح کے ٹائم مطلب شدھ تازہ ہوا ملتی ہے
جی سر وہی تو صبح کے ٹائم کا جو مطلب واتاورن بھی اتنا اچھا ہوتا ارے جو اس میں جو اپن اچھے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں
صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے تو دیکھیے صبح جب ہم اٹھے نا فجر کی نماز ہمیں پڑھنا ضروری ہے فضل کی نماز پڑھ کے اور ماشاء اللہ فضر کی نماز پڑھ کے ورجوش کرے زم وغیرہ کرے الحمد للہ یہ جم کرنے سے دیکھیے اگر ہم جم کریں گے اگر کوئی جیسے کہ مانو کہ کوئی اسی کلو یا وٹ ہے تو الحمد للہ وہ ایک اسرسائز وغیرہ کرے گا تو ماشاء اللہ ڈیلی رننگ بھی کرے گا تو الحمد للہ اس فٹنس میں فرق پڑے گا اور وہ جو ہے فٹ لگے گا ایک دم دیکھیے آد آج کل آپ جانتے ہو جو جنریشن آج کی جنریشن کی بات کی جائے ماشاء اللہ سب جم ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک فٹنیس مطلب فٹ ر فٹ بنائے رکھنا چاہتے ہیں ایک دم فٹ ہونا چاہیے باڈی
ہاں اس سے کیا اپنا جو شریر ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے مطلب جو پیٹ موٹا مطلب وہ ہوتا ہے کسی کسی کے کھانے سے پیٹ موٹا خ ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس سے صحیح ہو جاتا ہے اس کا
جی کئی بار دیکھیے لوگ باگ یارے گارڈن میں آپ نے دیکھا شہروں میں شہری چھیر میں جو ہے پارکوں میں جو ایکسرسائز کے لیے وہ مطلب جو جم وغیرہ کے سامان رکھے رہتے ہیں گارڈن پارک میں ماشاء اللہ بڑے بزرگ آ آد جو موٹے آدمی ہیں وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اپنی باڈی کو فٹ بنانے کے لیے یہاں تک کہ جو س سٹھ ساٹھ سال پینسٹھ پینسٹھ سال کے رہتے ہیں نا وہ بھی ماشاء اللہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ خود سوچو اب ان کو فٹ کرنے کے لیے اور دیکھیے آج کے نوجوان ارے آج کے نوجوان تو سے ہو رہے ہیں گیارہ بارہ بجے سونا ہے اور آٹھ نو بجے اٹھنا ہے خاص ایکسرسائز ہوگی انہوں کی
پیروں کے اندر تو لوگ ب ہوتے ہیں نا جو مطلب بارہ بجے تو وہ گیارہ بجے کھانا کھاتے اور بارہ بجے سو جاتے ہیں ایک گھنٹے بعد ہی سو جاتے ہیں اس سے ان کا جوھانا ہے وہ تو پچتا نہیں ہے پھر وہ کہتے کہ نہیں ہمارے ایسی پروبلم ہوتی ہے ایسی پرابلم ہوتی ہے وہ پروابلم ہوئی کہ نا پھر اگر کھانا پچاؤ گے نہیں تو پھر وہ کیسے آپ کے لگے گا ب لگائے مطلب بنا بچے تو کھانا اپنا کو فوٹ بھی نہیں کرتا جلدی سے اب تو گاؤں کے لوگ کا اچھا ہے گاؤں کے لوگ کیا ہے آرام سے مطلب چھ سات بجے کھانا کھاتے ہیں اور آرام سے دس بجے تک سو جاتے ہیں تو ان میں وہ پچ جاتا ہے
دیر تک ماشاء اللہ نو بجے کھانا کھا لے کر ساڑھے آٹھ نو بجے بھی دس بجے تک جو کہ آپ تھوڑا ٹہل کے اور پھر جو ہے دس پندرہ منٹ ٹہل مطلب تھوڑا لیٹنے کے بعد میں پھر ٹہلے آپ ماشاء اللہ آپ کوپجن تنتر کریا اچھے سے کام کرے گی کھانا پہچان کی جو پاچننتر کریا ہوتی ہے نا وہ اچھے سے کام کرے گی اور آپ کی باڈی کو فٹ فٹ رکھ رکھے گی اور آپ کی پریشانی بیماریاں وغیرہ نہیں ہوگی آپ پریشان نہیں ہوں گے
نہیں جس کا جو پاچن کریا صحیح کام کرتی ہے نا تو اس کے لیے جو بوجن ہے وہ مطلب دہی کے پس جاتا ہے اس میں زیادہ وقت لگتے ہیں کسی کسی کی جو کیا ہے بوجن کی جو پچ پاچن تنتر ہوتا ہے تو کسی کسی کا تھوڑا خراب ہوتا ہے جیسے کہ اس کا جو پچنے میں ٹائم لگتا ہے اور کسی کسی کی جلدی پچ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب مل تو بہت کم کا مطلب ہوتا ہے ب ا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو صحیح رہتا ہے شہروں کے اندر تو جائیں گے پاچن تندر کی ریاست دیتی وہاں کے لوگ وہ ٹائم
س ب صاب شہروں میں دیکھیے یہی ہے انسان رات میں دس گیارہ بجے تک آتا ہے کام پہ سے بارہ بجے تک کھانا کھاتا ہے اور پھر جو ہے موبائل کا استعمال کرتا ہے ایک ڈیڑھ بجے تک موبائل چلاتا ہے پھر دیکھ ا کیا ہوتے ہیں جن کو ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ چھ بجے اٹھ جاتے ہیں سات بجے اٹ جاتے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی انوں کی نیند پوری نہیں ہوتی پھر وہ ا جلدی سے نہ دھو کے پریس ہووا کے نہ دھو کر ناشہ وغیرہ کیا
وہ تو بیماری ہونے کا یہ تو خطرہ ہوتا ہے جو مطلب شہروں کے لوگ نا جو مطلب لیٹ س ہوتے ہیں پھر وہ لیٹ اٹتے ہیں تو ان کی جو مطلب- ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر ان کو جو مطلب نیندان لگ- پھر وہ بیماری ٹائپ کا ہو جاتا ہے کہ بھ اس کو- نیند نیاری تو اس کی بیماری ہو جاتی ہے-
نہیں فرمایا آپ نے بالکل بیماری یہی اس لیے ہوتی ہے- اتنی ہماری فٹنس بگڑتی ہے، مانسک تناؤ رہتا ہے- سائلنٹ اٹ گانے کا- خطر رہتا ہے یہ سب بیماریاں یہی ہے اگر نیند بھرپور انسان نہیں لے گا تو یہ پریشانی آتی ہے بیماریاں آتی ہے
کوئی تو دیکو ابھی جو اپنے گاؤں کے لوگ وہ اچھا ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح اور صبح اٹ کے وہ آرام سے مطلب ٹہلنے نکل جاتے ہیں گاؤں کی سڑکوں پر پر جو مطلب اچھا واتاورن گاؤں کی سڑکیں وہ شہروں کی سڑکیں تو تو اچھی ہے گاؤں کی سڑکیں خالی سڑکیں رہتی ہے صبح کے ٹائم میں ایک دم-
صی س میں مل- بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے- دیکھیے گاؤں کے لوگ جلدی اٹتے ہیں اور ماشاء اللہ- جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی گاؤں لوگ کیایا د جن کے گائے وغیرہ جانور رہتے ہیں صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ- گائے کا دودھ نکالتے ہیں جھاڑو صاف صفائی کا کرا کے مطلب- گائے کو تھوڑا نہلا دھلا کر گائے بھینسوں کو ان کا دودھ نکالتے ہیں ماشاء اللہ- اور جلدی چائے بنا کے پیتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اور- صبح- صبح جو ہے چاچ وغیرہ جو ہوتی ہے نا چھاچ میں پلوتے ہیں رات تیار- ہیں اور وہ خود رکھتے ہیں اور پڑوسیوں کو بھی بانٹ دیتے ہیں- آپ جانتے ہو جن کے پاس بھینس ہوتی ہے وہ ایک- ایک کیا- بھر کے ایک- ایک بالٹی بھر بھر کے چھاچ بناتے ہیں تو دیکھیے ان کی عادت رہتی ہے گاؤں والوں کی-
اندر تو وہت نہیں ملتا ہے چیز مطلب جو نیچورل- جو مطلب اوریجنل چھچ ہوتی ہے نا وہ تو اپنے گاؤں کے اندر ملتی ہے شہروں کے اندر تو وہ- پنی میں ملتی ہے پنی والی آتی ہے وہ- دس- دس بیس- بیس روپئے کی آتی ہے پنے والی- اب اس میں وہ ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے ار اس میں تو پانی- پانی ہوتا ہے-
سحی فرمایا دیکھیے شہر میں تو پیکنگ کی ساتچ آتی ہے وہ کوئی لوکل- لوکل ساتچ رہتی ہے وہ- وہ اتنی بہتر نہیں رہتی جتنی کہ گاؤں کی جو اوریجنل سس ملتی ہے نا نکلی ہوئی- ہاں تو اس سے وہ کیا خود اس میں کوئی مکسنگ کا کام نہیں کوئی ملاوٹ کا کام نہیں- الحمد للہ بڑی ہوور- چھات رہتی ہے اور اوروریجنل چھات رہتی ہے اور دہوی اوررییجنل لتا ہے ماشا- لہ جماتے ہیں تب ماشاء اللہ مزہ آتا بڑا زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس میں-
بالک ٹیسٹ جو نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو- چھاچ ہوتی ہے جو مطلب گاؤں کی چھاچ کا تو سواد بھی الگ ہوتا ہے جو- چہروں کے اندر تو پنی کے اندر آتی ہے جو مطلب پانی ٹائپ ہی لگتی ہے اورب چھاس لگتی ہے- نہیں جیسے دودھ ہوتا ہے نا-
پانی رہتا- ہے اور اس کو دیکھ کے وہ والی بات نہیں رہتی اور اوریجنل چار میں تو الحمدللہ- تھوڑا اس میں گھی بھی تیرتا ہے آپ دیکھے مکھن ایسا لگتا ہے، کہ مکھن ڈال ہے چھچ میں جب اوریجنل چھات رہتی ن تو ایسا لگتا ہے مکھن ہے اس کے اندر گاڑی- گاڑی چات رہتی ہے ماشاء اللہ- پینے میں بڑا مست مزہ آتا ہے زبردست لگتی لاجواب-
وہ جب نمکین ٹائپ کی لگتی ہے چارج بھی تو وہ مست مزہ آ جاتا ہے- الحمد للہ اا کا شکر ہے کہ جو مطلب گاؤں کے حالت- اچھا ہے شہروں سے تو- شہروں کے اندر تو بہت زیادہ بیماریا پردوشن ہوتے رہتے ہیں جے بچ- نا چاہیے اور آپ سے بات اچھا لگا ہمیں-
بالکل- بالکل آپ بھی دیکھیے آپ بھی دیکھیے اپنے- پڑوسی اپنے رشتے دار وغیرہ سب کو بتائے اس م ہمارے لیے ایک- سرسائز کرنا شریر کے لیے بہت اہم ہے ج کو- کرنے سے ہماری بی جو ہے فٹس اچھی رہے گی ماشاء اللہ- ہماری پیڑھی بھی پھر ہم کو دیکتے ہوئے ایسی ایکرسائز وغیرہ کریھی ٹائمہ اٹھنا ٹائ پہ سونا ائ پہ کھانا- پان ماشاء اللہ وہ بھی جم وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ کرے گی تو ان کی باڈی بھی ایک دم ماشاء اللہ
جی چلو آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے السلام علیکم